ہر
ہاں ہاں
ہاں کیا کام کرتی ہے آپ لوگ کی اور کنڈیشن آپ نے بولا نا ہم نے کر پے اور آرگنائزیشن کھولی ہے میرے چاچو نے آرگنائزیشن کھلی ہے وہ کیا کام کرتے ہیں
اب وہ کام کرتے ہیں مطلب اگر ہم جو یا یے ہوتی ہے نا آ تلہ ورک سس کا ٹیلرنگ ویلنگ ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں تو ہم ان کو وہ دیتے ہیں مشینز دیتے ہیں جو قالین کام کرتے ہیں ان کو وہ قالین ماند دیتے ہیں اسی مطلب انیں پے ہم کرتے ہیں کہ جو فارمرس ہوتی ہے ان کی جو یہ ہوتی ہے پہلے ہم ان پے ہی کام کرتے تے ہیں آج کل ان کو وہ مشین وغیرہ دیتے ہیں پھر ہم وہ لوگ اپنا کام اسٹارٹ کرتے ہیں چاہے پھر کسی کو بزنس ڈالنا ہوگا وہ بزنس ڈالتے ہیں
اچھا ٹھیک ہم بھی ایک جگہ پے کام کر رہے ہیں پٹن سائڈ سے وہاں پے ہمیں پھر ضرورت ہے آپ لوگ ہماری مدد کر سکتے ہو
آ ہاں ہم لوگ کیوں نہیں مدد کر سکتے ہیں لیکن اس کا یے ہوتا ہے نا کہ اس کا پہلے کوئی پروجیکٹ آنا چاہیے جس میں وہ چیزیں ہو
دیکھو وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پے تو ایک تو ٹیلرنگ وہاں پے لڑکیاں کرتی ہے اب ہمیں ان کو سینٹر دینا تھا وہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہو
ہاں سینٹر تو یہ سائکیٹرسٹ والے بھی دیتے ہیں یہاں گاوں میں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے
ہاں میں ان کو پھر بولوں گی میں ان سے بات کروں گی اور دوسرا یہ ہے آری ورک ہوت آری ورک ہوتی ہے نا
ہاں ہاں ہاں
یہ کام بھی وہ لڑکیاں کرتی ہے اگر آپ مجھے بولو کہ اگر آپ لوگ ہماری مدد کر سکتے ہو تو ہم وہاں پہ یہ ان کو یہ سینٹر دے سکتے ہیں وہاں پہ بہت ساری یہ لڑکیاں ہیں جن کے پیرنٹس جن کے والدین نہیں والدین نہیں ہوتے ہے کسی کے والدین کے ڈیتھ ہوئی ہے کسی کا غریب ہے یا کسی کا ہینڈی کیپڈ ہے یا کسی کا معذور ہے وہاں پہ بہت ساری یہ لڑکیاں ہے اور عورتیں ہے
کیا تھا امم امم
ہمیں ان کو یہ کرنا تھا ان کی ہیلپ کرنی تھی
صحیح صحیح ہاں مطلب وہ دیکھ جا ہماری آرگنائزیشن ہے جو ہم نے بولا وہ پہلے یہ مشین خالی مشین یا چیزیں یہ کرتی ہے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے وہ ابھی سینٹرس پہ نہیں آئی ہے ہاں وہ ہاں سلائی مشین یا کالی مان ہوتا ہے نا اس کا جو یہ سامان ہوتا تا ہے وہ دیتے ہیں لیکن ابھی وہ اس پوائنٹ پہ نہیں آئے ہیں کہ ان کا ابھی وہ بجٹ ہی نہیں ہے کہ وہ سینٹر کھولے یا پھر ٹریں ٹرینر جو ہوتا ہے اس کو بھی سیلری دینی ہوتی ہے اگر مہینے کا پانچ ہزار یا چھ یا سات ہزار ہی رکھیں گے تو پھر وہ بھی دینا ہوتا ہے نا یا ان ان لڑکیوں کو پھر مشین الگ الگ دینی ہوتی ہے جو وہ کام کرتی ہے تو ابھی ہمارا وہ پروجیکٹ آیا نہیں ہے لیکن وہ بھی بہت جگہ آئے گا اور اس کے علاوہ جو یہ ہوتی ہیں نا یوز تو جو کھیلتے ہیں لڑکی والی بال ہو کرکٹ ہو یا کچھ ہو تو ان کے لیے بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ کہیں پہ ہم ان کو بھیجتے ہیں باہر یا مطلب یہی کچھ ڈسٹرکس میں تو ان کے لیے ہم یہ رکھتے ہیں کہ ان کو وہ اسپیس دیتے ہیں کہ وہ اچھے سے کھیل پائیں گے
اچھا ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور یہ مجھے سب کو یہی بولنا تھا انہیں کے بارے میں ہاں ہاں ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ ابا میں اسٹیٹ اسٹیڈم اسک ٹرسٹ والوں کے ساتھ بات کروں گی اب اگر انہوں نے بولا اگر زاہدہ میم نے بولا وہ مدد کر سکتی ہو تو وہ بہت اچھا ہے
امم
ہاں یا ہمیں کوئی اور آرگنائزیشن بھی ایک اور آرگنائزیشن بھی ہے وہ بھی مدد کرتے ہیں وہ زیادہ فائنانشلی ہیلپ کرتے ہیں
ہاں وہ آیے چنار انٹرنیشنل
نہیں چنار نہیں چنار کے بغیر ایک ہے وہ ہے یہ شہلت فاؤنڈیشن
اچھا اچھا
وہ یہی وہ بھی لیکن وہ یے مالی مدد کرتی ہے زیادہ
ہاں اچھا یے تو اچھی بات ہے
ہاں ہم گئے تھے ایک دو ایک بار گئے تھے ہم وہاں پے پٹن ایریا میں آپ ہو نا اسی
ہاں ہاں ہاں ہاں میں اسی سائڈ سے ہوں پٹن آس پاس ہی میں رہتی ہوں ہاں
ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں زیادہ میں نے بولا تھا شاید مجھے لگا تھا آپ اسی سائڈ سے ہو جب زاہدہ میم نے آپ کا نمبر دیا تھا شاید
ٹھیک
ہاں آپ کی بہن کرت کیا کرتی ہے آپ وہ کرتے ہے انہیں کے ساتھ کام ویام کوئی وہ کچھ اور کرتی ہے
جو یے ہے نا چنار انٹرنیشنل جو میں نے ابھی بولا تو وہ انہیں کے ساتھ کام کرتی ہے ایز آ فصلٹ
اچھا ٹھیک ٹھیک مجھے وہ
ایک سینٹر کھولنا ہوتا ہے اس سی ایل سی سینٹر تو دو گھنٹے وہ وہاں پے پے دیتی ہے اور اس کو پھر اسکول بھی جانا ہوتا ہے گورنمنٹ اسکول وہاں پے دو گھنٹے دینے ہوتے ہے چار گھنٹے دینے ہوتے ہیں ان کو دن میں تو وہ وہیں پے جاتی ہے پھر ان کو مہینہ کا پانچ ہزار چھ ہزار ملتا ہے
اچھا ٹھیک
ہاں وہ وہی کام کرتی ہے
ہاں یے بھی اچھا اچھا ہے اچھی آرگنائزیشن اچھی خاصی آرگنائزیشن ان کے بہت ان کے سارے ڈسٹرکس میں یے ہیں افسز ہیں وہ سارے ڈسٹرکس میں آلموسٹ کام کرتے ہیں
وہ مجھے لگتا ہے آل اوور کشمیر میں ہی وہ کام کرتے ہے وہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پے وہ کام نہیں کرتے
ہاں وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور لیکن ان کے ساتھ سے بھی کام کرنے چاہتے ہیں ہمارے ہم جب یونیورسٹی میں تھے نا تو ہمیں ان کے انڈر ہی ہوتی تھی انٹرن شپ ہوتی تھی ہمارے بیچ میں جاتے تھے دو چار اسٹوڈینٹ جو آلموسٹ پانچ اسٹوڈینٹ جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے
ٹھیک
پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا تھا پھر ہمیں رپورٹ بنانی ہوتی تھی پھر پریزنٹیشن بنانی ہوتی تھی پھر ہمیں یہاں پے ڈپارٹمنٹ میں پریزینٹ کرنا ہوتا تھا لائک آپ بولو کیا کام کرتے ہیں کس پے کام کرتے ہیں وہاں پے پے کیا ڈرابیکس ہے وہاں پے ہم نے کیا سیکھا ان کو یے وہ کس کس جگہ کام کرتے ہے کیسے کام کر تا ہے یے چیزیں ہمیں یے وہاں پے پھر دیکھنی ہوتی ہے ہم پی جی میں بہت ساری آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم جاتے ہیں ڈفرنٹ ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ادھے اسٹوڈینٹس ایک آرگنائزیشن کے ساتھ ادھے دوسرے آرگنائزیشن کے ساتھ اور آدھے باقی آرگنائزیشن کے ساتھ جاتے ہیں ہاں
کے ساتھ بھی کر دیتی تھی کچھ کام
نہ نہ ان کے ساتھ میں نے نہیں کیا میں نے کیا ہے چھوٹے تارے فاؤنڈیشن کے ساتھ میں نے کیا ہے اسکے ٹرسٹ کے ساتھ میں نے کیا ہے وومنس آرگنائزیشن کے ساتھ
ٹھیک
دو تین جگہ میں نے بھی کام کیا ہے
ہاں کیونکہ جوہمن وف آرگنائزیشن تھی نا وہاں پہ میری ایک فرینڈ تھی اس کا نام بھی نوشن بشیر تھا تو وہ بھی یونیورسٹی سے ہی مطلب یہ کرتی تھی انٹرن شپ تو مجھے لگا کہ آپ بھی وہی شاید ہو
نہیں وہ وہ یہی سے تھی وہ دوسری والی نوشین ہے مجھے پتا ہے
ہاں وہ آپ کے سائڈ سے ہی تھی
ہاں ہاں مجھے پتاہ ہے وہوکے وہ نوشین بشیر نہیں وہ نوشین اختر ہے نوشین اختر ہے ہاں
ہمم ہمم
میں جانتی ہوں اس کو
وہ جہاں جب آپ کو انٹرن شپ ہوتا تھا نا اس میں یونیورسٹی میں تو وہ ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن میں کر رہی تھی تو تب سے ہم ساتھی اور ہمارا وہ فیلڈ ورک بھی ساتھ ہی تھا
اچھا ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ ہیومن ویلفیئر کے ساتھ کام کرتی تھی
ہاں میں نے فیلو شپ کیا تھا میرا فیلو شپ تھا وہاں پہ اور ان کا انٹرن تھا وہاں پہ
اچھا ٹھیک وہ لوگ یہ اسپلیٹ دیتے ہیں اچھا
نہیں وہ پانچ اسٹیپ دیتی تھی ایک تو ہم لوگوں کو نہیں ایک تو ہم لوگوں کو یہ دیا تھا سٹ کرکٹ ایک سال سے ہم ہم لوگ ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے سرٹیفکیٹ چھ مہینے کر دیا ہے ایک تو ب وہ گاٹا ہو گیا ہے سب کا دوسرا تو پھر فیلڈ ورک تھا وہاں پہ کیا تھا جو ہم کھاتے تھے دن میں کھانا یا چائے وہی دیتے تھے اور وہ پیسے نہیں دیتے تھے وہ
اچھا ٹھیک ہے ایٹ مینس وہ بھیگاٹائی پڑ گیا ہے
ہاں وہ وہ کیا دیتے تھے کھانا وہ بریانی دیتے تھے کبھی کبھار کھانا دیتے تھے وہ بھی تب دیتے تھے جب ہم دن بھر وہاں پہ ہوتے تھے تو اب وہ ان کو دینا ہی ہوتا تھا تو وہی دیتے تھے کھانا دیتے تھے اور کچھ نہیں
ہاں میں نے دو ہزار روپیہ ہے ایسے کام میں لیکنے نہیں کر کہیں بھی جگہ مفت میں کام یہ لوگ خامہ مکھوا انسان کا یہ کرتے ہیں ضائع وقت ضائع کرتے ہیں
جب میں نے آئی جی ٹو پلس میں کیا نا اس کے بعد جب وہ ختم ہو گئی تو میں نے ہیومن ویلفیئر میں وہ جوائن کیا تھا فیلوشپ میرے پاپا نے بولا کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کرتی ہو جو کی جب آپ کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے تو آپ کو کیوں ہے فائدہ کہ آپ جاؤ کہیں پہ اس سے اچھا ہے کہ آپ گھر پہ کچھ کام کرو تاکہ آپ کے پیسے بھی ملیں گے اور جو آپ کماؤگی وہ بھی تھوڑا بچ ہی جائے گا وہاں سے تو آپ کا کرایہ بھی کھود جاتا ہے اور آپ کو اگر بھوک لگے گی تو وہ بھی اپنے پیسے پیسوں سے ہی اور سب سے بڑی بات آپ صبح سے نکلتی ہو شام کو آتی ہو
کیا ہاں اور کیا یے تو ہوتا ہے نا
تو میرے گھر والے پھر اس کہ یے تھی پھر اس ان کو میری بہن نے سمجھایا کہ اب ان کو دو ایک سال دیکھیں گے یے کیا کرے گی پھر انہوں نے بھی وہ گٹا ہے کیا تو وہ بھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا
اور کیا یے لوگ کرتے ہیں نا یہی آرگنائزیشن والے ایکسپلائے کرتے ہیں لوگوں کو خود یے اتنے اتنے پیسے کمات تے ہے خود اگر فار ایگزامپل اگر ہم کہیں پے اوئنیس پروگرام کرتے ہیں کسی آرگنائزیشن کے تھرو یے لوگ اتنا پیسہ نکالتے ہیں اس کی فنڈنگ اتنی نکالتے ہیں لیکن ہمیں کیا دکھاتے ہیں نا ہمیں کچھ دکھاتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں ہمیں بھی بے وقوف بناتے ہیں ہمیں یے لوگ شاباشی شاباشی کرتے ہیں ہاں آپ لوگ اچھا اچھا کام کر تو یے کیا ہے وہ کیا ہے ہم اسی سے خوش ہو جاتے ہیں
ہم پاگلو کی طرح بولتے ہیں شاید یے ہماری تعریفی کر ہمیں کیا پتہ کہ ہے ہمارا یے بیچ رہے ہمارے ہمارا ٹائم بھی اور ہماری جو صحت وحت ہوتی ہے وہ بھی
دبی
وہی نا
ٹائم کو بھی اور ہمارے ٹیلنٹ کو بھی بیچتے ہیں اور کیا یے لوگ ایسے ہی
انہوں نے ویلفیئر آرگنائزیشن ہے نا ہم نے ان کو پھر اتنی ریکویسٹ کی کیا ہمیں پیسے نہیں چاہیے لیکن آپ ہمیں وہو دے دو اگر ہم آپ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ساتھ کام کیا تو ہمیں ایک ساتھ کی سرٹیفکیٹ ہی دے دو ہمیں چھ مہینے کی نہیں چاہیے لیکن مزار ہے کہ انہوں نے مانا انہوں نے بولا کہ ابھی کے لیے آپ رکھو بعد میں ہم دیں گے ایک سال کے لیے پھر بعد میں کہاں آتا ہے
ہاں بعد میں تو بعد میں پھر وہی ہو جاتا ہے ہاں
تو پھر ہم نے بھی سوچا کی چلو تب سے میں نے کسی آرگنائزیشن میں کام ہی نہیں کیا
ہاں مجھے بول رہی تھی وہ نوشی تھی اس مجھے بولا تو میں نے ومن ویلفیئر میں کام کیا ہے لیکن ہم نے ایک تو ان کا پروجیکٹ کیا تھا لیکن وہ لوگو کچھ پیسے ہی نہیں دیتے ہیں اور ہمیں اور وہ لوگ اتنا کام کراتے ہیں
آپ پوچھو ہی میں وہ لوگ صبح دس بجے وہاں جانا ہوتا تھا تو اور اس کے بعد چار بج کے نکالنا پانچ سات ساڑھے پانچ کبھی ایک کبھار ہم نکالتے تھے ہم ہمیں اذان کبھی کبھار جب ونٹر ہوتا ہے نا آدھی راستے میں ہوتی تھی اس کے بعد بھی وہ بولتے تھے کہ آپ لوگ کیا ہی کرتے ہو
ہاں مجھے بتا ہے اس نے مجھے بولا تھا اس نے بولا تھا یے لو بہت کم کر رہے تھے اوپر سے یے لوگ کچھ اس کی تو پسی بھی انٹرن شپ ہی تھی اس ٹائم پے
ہاں ہاں
وہ بول رہی تھی یے لوگ بہت کام کراتے ہیں اور یے کچھ نہ بولتے ہیں نہ کرتے ہیں یے لوگ اپر سے بولتے ہیں آپ لوگ کچھ نہیں کرتے تے آپ لوگ یے کرتے آپ لوگ آپ لوگ ایسا کرتے ہیں آپ لوگ ویسا کرتے ہو پھر اس میں بولا تھا اس نے لیکن اس نے پھر ایک تو یونیورسٹی کے ہی پروجیکٹس کے باقی اس نے ایسے کام نہیں کیا اس کا اس کا اسکٹرس میں بھی ہوا تھا اس نے وہاں پہ بھی نہیں مانا اس نے بولا نہیں میں وہاں پہ بھی کام نہیں کروی وہ لوگ بھی کچھ نہیں کرتے یہ لو سارے ایکسپلور کرتے اور پھر اس کا ہو گیا سر یہاں پہ جے کے ایس ڈبلو میں ہے نا جموں اینڈ کشمیر وومینس یہ آرگنائزیشن ہوئی تھی پھر اس کیےوہی پسے